ہی اللام علیکم
اللام ہوت الما
بتائیں کیاری سے
مر ہے آپ پتائیں آپ کیسی ہیں
جی ہم بھی خیریت سے ہیں خدا کی مہر ہے سب پر خدائی مہر بناتا ہے
کے بنے ہیں
بنتے ہیں اللہ کی کاریگری میں ہی رہتے ہیں اللہ کی پتا ہے وہ صحیح کے لیے کر ہاں اور بتائیں آپ کے خاندان میں سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے
جی ہمارے خاندان میں سبھی خری ہے سبھی ایک دم د رست ہیں بس اللہ تعالی کی مہر ہیں اپ بتائیں اپ کہ یہاں سب
جی ہمارے خان خاندان کر دیے اور بتائیں آپ کیا خاندان میں کتنے لوگ ہیں
جی ہمارے خاندان میں بہت لوگ ہیں ہماری امی ابو ہماراری دادی جادو ہمارے تایا تائی ہمارے دو پہنے ہیں ہمارے ایک بھائی ہے ہمارے بےحد بڑا خاندان
آپ کے خاندان میں اتنے ساری مل گی اور بتائیں آپ کے ابو کیا کرتے ہیں اپ کے ابو کیا کرتے ہیں
ہیں ویسے ہمارے رب کو کسان ہیں ہاں جی
کسان تو ون کا روپ ہوتا ہے وہی سب کو دیتا ہے داتا ہوتا ہے کسان تو
اللہ اللہ کے ہی بنتے ہیں بس اللہ آپ کی لیے اقیت برس رہی ہے اس کا
جی مس اللہ کی میک سب برستی ہی رہے یہاں پہ بھی برستی رہے ہمارے برستی رہی اس کائنات میں سب کے اوپر برستی رہی اللہ کی نیک صحیح تو سب کچھ ہوتا ہے
جی بالکل اللہ سے م ضروری ہے اور تولہ اللہ کی خیر سوری ہماری خیر ہے اللہ کی دعا ہے آپ بتائیں آپ کھانا پکا لیتی ہیں
جی پکا لے ہیں ہماری چھوٹی اپی کو ہمارے ہاتھ سے کھانا بے حد پسند ہے ہم انیں کے لیے پکات جب کوئی جب کبھی بھی پکاتے ہیں تو وہ زیادہ پسند کرتی ہے ہمارے یہاں کی بنا ہوا کھانا کھانا
ج آپ کو کیا کیا پکانا آتا اور آپ کو سب سے اچھا کیا پکانا لگتا ہے
سب سے اچھا وہ پکانا لگتا ہے جو ہماری چھوٹی اپی پسند کرتی ہیں جو وہ کہہ دے ہم وہی پکا دیتے ہیں ویسے تو ان کی پسند بہت ساری ہیں پر جو وہ کہہ دیتی ہیں وہ ہم پکا دیتے ہیں
اچھا جیسے کہ آپ بتائیں ان کی کیا کیا پسند اور آپ کیا کیا جان
جی ان کلی سانبر پسند ہے ڈوسا تھوڑا تھوڑا پسند ہے مطلب کھا لیتی ہیں بہت زیادہ پسند نہیں ہے پر کھا لیتی ہیں صرف اچھا ہی لگتا ہے ان کو چھولے چاول بہت پسند ہے شاہی پنیر بحد پسند ہے مٹر پنیر کے ساتھ میں ان کو چاول بےحد پسند ہے چاول تو ان کو کڑھی کے ساتھ ال کے ساتھ اور ہ کیا بولتے ہیں اس کو ا اورے راجما کے ساتھ راجما کے ساتھ چاول تو ہر کسی لہجے میں ان کو پسند ہے اچھی جی بالکل کیوں نہیں بنائیں گے ہماری ای کو پسند ہے اور ہم نہ بنایا ایسا کیسے ہو سکتا ہے
بےحد ا ترقی پسند ہے آپ کی اپی کی
جی اترنگی کہاں ہے بچی ہے چھوٹی سی کیا ہی کرے ان کی پسند ہے ہم پوری ن کریں گے تو کون کرے گا
یہ بات تو صحیح ہے اور آپ بتائیں آپ کے خاندان میں اور کون کون ہیں
جی ہمارے ہمارے خاندان میں ہماری چھوٹی ای ہیں ابو ہیں امی ہیں بس ہم اتنے ہی لوگ ہیں
اچھا آپ کا خاندان بڑا چھوٹا ہے
جی بس یہی ہے ہمارے ابو امی ہیں اور ہماری ا بھی ہیں
ویسے تو کوئی بات نہیں اللہ تعالی کہ میں صبح سے اٹھی
ہمارے اوپر آپ کے اوپر اور کیا ہی کریں
اور بالکل اور کس کی ہوگی اللہ کے علاوہ تو اللہ تعالی کی ہے
کوئی شوق فرماتی ہیں آپ
جی ہمیں سیر سپاٹا کرنا بےحد پسند ہے
کیا کیا کرنا آپ کو پسند ہے سیر سفر کرنا
سیر سپاٹا
کیا کہہ رہی ہیں آپ شہیر سفر کرنا اچھا س سپاٹا کرنا آپ کو پسند اھی سب کو ہوتا ہے ہمیں بھی ہے ہم بھی اکثر کر جاتے ہیں بتیا آپ کہاں کہاں گئی ہیں جییں کشمیر جیسی جگہ ہے کشمیر کی بات د ہ میں دہرادون کے پہاڑوں میں
کیا جی جی ہم ہمیں بھی گھومنا ب پسند ہے
تو آپ اپنے گھر والوں سے اپنے خاندان والوں سے کہیے نا آپ کو گھمانے لے جایا
جی لے آا نا جب جب ہماری چھٹیاں ہوتی ہیں تب وہ ہمیں لے جاتے ہیں
اچھا آپ کی تعلیم چل رہی ہے
ہاں جی ہم ا اپنی نا تو اس کے چکر میں جب ہماری چھٹیاں ہوتی ہیں نا جب ہمیں جانا ہوتا ہے تو گھر والے لے جاتے
اچھا ہے سکون کی بات ہے آپ کے خاندان والے اچھے ہیں آپ ابو امی اے چلے جاتے ہیں لے جاتے ہیں جی ہم تو بڑے ہیں کماتے ہیں تو امی چلے جاتے ہیں اب وہ امی کو بھی لے جاتے ہیں
جی یہ تو بہت اچھی بات ہے اللہ تعالی اپ پر ایسے ہی محرم کا بنائے رکھے
جی بالکل اللہ ہم پر ایسی ہی مر بنائے رکھی ہے اور بتائیں آپ کیا کر رہی ہیں فی الحال
اپنی امی کی اپنی کی تھوڑی سی ہیلپ کر دیتے ہیں
اچھا جی اب کام بھی کرتی ہیں
یہ بھی صحی بات ہے کرنی چاہیے جی
ابھی لاسٹ ٹائم ہم آپاروس
جی بتائیں
جی آپ کبھی رس مور گئی ہیں کیا
کہاں
سوائی مادو پرور
بول گئے ہیں کیوں نہیں گئے وہاں کے وہ گریب بھی ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں خداب بےحد خوبصورت جگہ ہے وہاں کی گڑیجی بھی بےحد خوبصورت ہے تنیتر گڑی جی ہاں
جی بالکل ہمارے ہمارے ا بوزان ہمیں لاسٹ ٹائم وہیں لے کے گئے تھے ہماری چھٹی میں
اچھا ہے آپ کے ابو بھی بہت اچھے ہیں آپ کو لےگ جاتے ہیں تعلیم چل رہی ہے پھر بھی جب ہماری تعلیم چل رہی تھی تب ہمارے ابو ہمیں کہیں لے جاتے تھے کہتے تھے پڑھو بس پڑھنے پہ دھیان دو تعلیم
جی وقت وقت کی بات ہے ان کو بھی لگتا ہے کہ بچوں کا گھر سے باہر نکلنا روری ہے دنیا کو دیکھنا سمجھنا ضروری ہے پڑھائی کے ساتھ باقی کی اور بھی تو رکھنے پڑتے ہیں اب
جی بالکل
تعلیم کو اکیلے ساتھ نہیں لے کے جا سکتا اس کے ساتھ میں اور باقی کی چیزیں بھی لے جانی پڑتی ہیں آج کل آپ نے دیکھا ہے اسپورٹس کتنے ضروری ہو گئے ہیں بچوں کے لیے
جی بالکل الکل بہت ضروری ہو گئے ہیں
اور سب سے بے بات تو یہ ہے کہ بچوں کا اسپورٹس میں انٹرسٹ آ تا اور آگے ان کا جی ابھی صحیح آ رہی ہے آپ کو
جی بالکل
یہ بول رہی ہوں میں کہ اسپورٹس نا روری ہو گیا ہے کہ بے بچوں کی پڑھائی کے ساتھ میں ایک بار کو بچوں کو اپنی تعلیم پوری کرنی میں انٹرسٹ نہ وہ اگ سکتے ہیں لیکن اسپورٹس میں اگتے نہیں ہیں اور ان کا آگے جو فیوچر ہے وہ بھی اس میں اچھا ہے
جی بالکل اچھی بات ہے، اللہ آپ پر رحم فرمائے، جی بالکل۔
کہ تو رحم کے پیچھے ہی ہے تو
جی سب کوچ چل رہا تھا ن کہ رہنے پیچھے خدا سب پہ اپنی اسی طریقے سے رحمت برسائے رکھے اور بتائیں کی کیا شوق شرما تی ہیں آج
جی ہمیں کھانا بنانا ب پسند ہے جی پار پ میں تو ہمو بھی دیکھ ل ہیں ہاں سننا دیکھنے کا بڑا شوق ہے اور ہم سونگ سن لیتے
اچھا جی ف دیکھنے کا بڑا شوق ہے کا جی اچھی بات ہے ابنی ابڑ پ سندے علااد تھا الام الگگ
جی بالکل آپ اپ یہ وت تو صحیح بولیے اور آپ بتائیں
جی ہاں میں بھی فلمیں دیکھھی دیکھنے کا شوق ہے ویب سیریز دیکھنے کا شوق ہے ہم بھی دیکھتے ہیں میوزک سننا بےحد پسند ہے قوالی سننا بےحد پسند ہے غزلیں سننا بےحد پسند ہے میں ہماری پسند کی چیزیں ہمیں غزل بہت اچھی لگتی ہے اور پرانے پرانے ش تو بہت بےحد اچھے لگتے ہیں ل کہتے ہیں نا اولڈ از گولڈ
جی ہاں میں بھی بے یاد پ سندر کچھ گانے ہیں جو ہمیں بےحد پسند ہے پرانی ا خاص کر کے لتا منگیشکر جی کے
جی بالکل تجی کی گانی کس کو پسند نہیں ہے ہر کسی کو پسند
یہ بات تو ہے یہ آپ نے بالکل صحیح بولا ہے اور نہا ایک ٹائم پہ آ کے سب کو ہی پرانے گانے اچھے لگنے لگتے جب ان کو سمجھ آنے لگتے ہیں ابھی جب جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے ہمیں اس سجھ نہیں آتے تو ہم انٹرسٹ نہیں دکھتے کھاتے لیکن جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں اتار چڑھاو آتے ہیں جب آپ کو وہ سب سمجھنے آپ سب کو سمجھنے لگتے ہو نا تو پھر وہ اچھے لگنے لگتے ہیں
جی بالکل فرق پڑتا ہے سمجھ پر گنجائش پر اور بتائیں آپ کے ابو ہاں آپ کے ابو تو کسان ہیں آپ کی امی کیا کرتی ہیں ن
جی ہماری امی ہمارا خیال رکھتی ہیں گھر پہ رک کے
اچھا جیب وہ گھر پہ رہ کے کام کرتی ہیں گھر پر جی بہت اچھی ہیںپ ب بارے میں جی
میں ایسے بول رہی ہوں ہماری امی ہم سب کا خیال رکھتی ہیں ہمیں کھانا کھلاتی ہیں بنا کے امی بھی بہت سارے کام کرتی
اچھا
جی کرتی ہیں سب کی ایاں تو اچھی ہوتی ہیں
ابھی آپ کیا کر رہی ہیں محترما ابھی آپ کیا فرما رہی ہیں محترما
ہم بھی تھوڑا سا کام ہی کر رہے ہیں
جی وہ تو صحی بات ہے اب صبح صبح سب کے آ گئی روز مرہ کے
جی صبح سب کے یہاں پہ بہت کام ہو جاتا کہ
یہ بات تو ہے اچھا آپ اپنے فاری کیا کرتی ہے موحترما
جی ہم اپنے فارغ وقت میں اپنی چھوٹی اپی کو پڑھانا پسند کرتے ہیں
اچھا لگتا ہے آپ کہ آپ ہی آپ کے بےحد قریب رہتی ہیں
جی رہتی ہی ہے ہمارے لیے اور ہے ہی کون بس وہی ہے ہمارا سب کچھ
اچھا یہ بات تو آپ کی صحیح ہے ویسے ہمیں آپ سے بات کر کے بے حد اچھا اچھا لگا
جی میں بھی آپ سے بات کر کے بےحد اچھا لگا آپ نے جو قیمتی وقت دیا ہے ہمیں اس کے لیے آپ کا شکریہ بار بار
کے خاندان پر برستی رہے
جی آپ کے بھی خاندان پہ
ایک دم سوستھ اور درست رے آ بمی سب کچھ
چست درست رہے آپ کے خاندان پ بھی اللہ کی مہر بنی رہے آپ کا خاندان ہمیشہ ہمیشہ رحمت میں رہے خدا کی میں
بس جی بہت بہت دھن دنیہ واد آپ پر بھی اللہ تعالی کی نیکیت پرستی رہے آپ ہمیشہ خش رہے
جی آپ پہ ا بھی اللہ حافظ آپ بھی کچل